ہیلو
ہلوگلو
جی جی ہیلو السلام علیکم
وحد اللہ وبرکاتہوں کیسے آپ
میں ٹھیک
اورمس کر فونوں میں چ چلائیے ی بالکل ٹھیک آپ کے گھر میں سب ٹھیک امی ابو ٹھیک
ماشاء اللہ سب ٹھیک ہے امی ابو سب بہتر ہے اور آپ بتائیں
جی بالکل الحمد للہ ہم بیٹ جی بالکل ححمدام بھی ٹھیک ہے کیا کر رہے تھے آپ
ماشاء اللہ ماشاء اللہ میں بس گھر میں بیٹھی ہوئی تھی
جی
کچھ نہیں کر رہی تھی بیٹھی تھی خالی پاری ہوئی نماز قرآن کر کے بیٹھی تھی جی آپ کیا کر رہے تھے
جی بالکل میں ابھی ایسے چائے پی رہا تھا تو سوچا میں آپ سے بات کروں ایک موضوع پہ جس کا نام ہے جنگلات جنگلات کے موضوع میں ہم بات کرتے آج جی
ٹھیک ہے فرمائ
تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو جنگلات ہیں وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے ان کے بغیر مجھے نہیں لگتا کہ ایک زندگی کہ انسان جی سکتا ہے کیونکہ سب سے اہم اگر ہم دیکھ کہ جنگلات سے ہمیں کیا ملتا ہے کہ جو جنگلات ہیں وہ اپنے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کر لیتے ہیں اور وہ ہوا کو کو صاف کر کے ہمیں آکسیجن فراہم کراتے ہیں جو آکسیجن ہمارے لیے نہایت ہی نہایت زیادہ ضرورت ہے بالکل بالکل
پیڑ پودے تو اپنے گھر میں بھی لگانا چاہیے اس سے ہریالی پیدا ہوتی ہیں گھر میں اچھی اچھی وائفس آتی ہے ماشاء اللہ اچھی اچھی آکسیجن لے سکیں اپن اور پیڑ پودوں کی سرکشا بھی کرنا چاہیے اپنے گھروں اپنے گھر میں ایک چھوٹا سا گارڈن بنانا چاہیے ماشاء اللہ ہر چیز کا پیڑ لگانا چاہیے ہرا بھرا رہنا چاہیے
انسان اگر کام کرے گا ہر سال ایک پیڑ لگائے گا تو جب وہ پیٹ بڑا ہو جائے گا اپنے شہر میں لگائے گا تو جب جیسے وہ پیٹ بڑا جائے گا تو کبھی کبر اپنے دوست کو اپنے رشتے داروں کو پہلے تو وہ الگ ہی خوشی محسوس ہوتی ہے اس چیز سے
ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور گھر میں پیڑ لگانا چاہیے جیسے گھر میں پھل ہوتے ہیں تو کتنا اچھا لگتا ہے ان کو دیکھ کے پھلوں کو دیکھ کے اور پھر ان کو توڑ کے کھانے میں ایک الگ ہی مزہ رہتا ہے اس میں اللہ کی رحمت رہتی ہے اور پھر اپنے گھر میں ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اللہ اچھا پیڑ پودا کر دیتا ہے پھر اس کو توٹڑ کے کھانے میں ایک الگے ہی مزہ ہے
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے تو جنگلات کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے تو میں اور بھی بتا دوں آپ کو جنگلات کے متعلق جنگلات نا اگر ہم جس کو ہم کہتے ہیں شور کا پولوشن یا شور کی آلودگی وہ بھی کم کرتے ہیں ساؤنڈ پولوشن کو ریڈیوز کرتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا سڑک کے بیچ میں پیڑ لگاتے آج کل گورنمنٹ لوگ وہ لگاتے پ کیا ہوتا ہے جو
جی جی جی ماشاء اللہ جی جی جی صحیح فرما رہے ہیں آپ
جی بالکل اور بھی میں بتاتا چلوں کہ جیسے آپ نے آج کل بارش بہت زیادہ ہو رہی ہے
جی جی اللہ کی رحمت برس رہی ہے ماشاء اللہ
بالکل بالکل لیکن جو پہاڑی راستے ہیں جہاں پہاڑوں کے سے جاتے تو وہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ ا لینڈ سلائڈ ہو جاتا ہے پتھر نیچے آ جاتے ہیں راستے پ تو اس کے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے ہمیں پیڑ لگانے چاہیے پیڑ کیا کہتا ہے وہ وہ اس چیز کو روکتا ہے جس کو بڑ زدہ پیڑ لگائیں گے اس کو انگریز جائ کم گ ایفارسٹیریشن بالکل
فرما رہے ہیں آپ جی جی
بالکل بالکل تو آپ کیا مزید اس میں بتانا چاہیں گے
میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جنگلوں میں ہرا بھرا ہونا چاہیے پیڑ پودے ہونا چاہیے کاربن ڈائی آکسائڈ اپن آکسیجن لیتے ہیں وہ کاربن ڈائی آکسائڈ دیتے ہیں اور اور پیڑ جیب جنتو کے لیے بھی ا پیڑ پودے بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ ان کو کھانے کا اچھا اچھا کھاد پادرت سب پردان ہوتا ہے اس وجہ سے ہم کو کھانا پیڑ پودے اور جنگلوں سے ہی ہونا چاہیے اور جیسے اپن کہیں جاتے ہیں گھومنے نے باگنے راستے میں دیکھیے بڑے بڑے اپن کو جنگل ملتے ہیں اور دیکھنے میں کتنے اچھے ل ہیں اور پھر اپن دیکھتے ہیں ان کو تو من کو کتنی خوشی ملتی ہے اللہ کی برکت رہتی ہے رحمت رہتی ہرے بھرے پیڑ پودے رہتے ہیں نا تو کتنا اچھا لگتا ہے نا دیک نے میں انکو
بل بلکل بلکل بہت زیادہ اچھا لگتا ہے
اور بتایئے آپ
تو اس کے مزید میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم ہمیں کیا لگتا ہے کہ جنگلات سے بس پہ یہ آکسیجن دیتا ہے اور ہریالی ہوتی ہے لیکن میں آپ کو جنگلات کے بہت سارے ہائی بتاتا چلوں کہ جنگلات تھی نا لگ بھگ ساٹھ سے ستر ا فیصد جو دوائیاں ہیں آج کل ہ ایک تو چٹیی بٹی والی دوائییاں اور بقی دوائ ہے تو وہ بھی جنگلات کے جنگلات کے پیڑوں سے ہی میسر ہوتی ہے اور اس کے علاوہ جو جو سب سے پیور شہد جو آتا ہے وہ بھی جنگلات سے میسر ہوتا ہے لکڑی جنگلات سے میسر ہوتی ہے اور جو کاغذات وغیرہ آج کل ہر کسی کے گھر میں استعمال ہوتے کاغذات کو بھی جنگلات کے پھر اسی آیادتے ہیں
جی جی صحیح فرمانا فرمایا آپ
جی تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں ہر کسی قیمت پہ جنگلات کو بچانا چاہیے جنگلات کے ہر ایک پیٹ کی رکشا کرنی چاہیے اس کی حفاظت کرنی چاہیے
جی جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ کی سوچ تو بہت اچھی ہے ماشاء اللہ
جی بالکل پرانے قدیم زمانے میں آپ نے سنا ہوگا راجستھان میں ہ ایک ماتا جی تھی انہوں نے وہاں پہ کیا کیا تھا وہاں پہ جو بادشاہ تھے انہوں نے بے تہا چپیٹ کاٹے تھے پیڑ کاٹے تھے تو
بناایا آپ نے
وہ ایک ماتا جی کیا انہوں نے کیا کیا تھا وہ آ کے ایک پیڑ کو گلے لگ گئی تھی بولا تھا کہ پہے مجھے کاٹو اس کے بعد اس پیٹ کو تو اسے کیا سمجھ آتا ہے کہ قدیم زمانے میں بھی ان جو لوگ جن کے پاس اتنی تعلیم نہیں تھی ان کو بھی پیڑ پودوں کی بہت زیادہ قدر تھی
جی جی لیکن اج کے ڈیٹ میں پیڑ پودوں کی کہاں لوگوں کو کلر ہے جہاں دیکھو وہیں کٹائی مچائے ہیں جہاں کو بھئی ہٹا رہے ہیں اور اپنے تو سیروں میں تو پیڑ پودوں کو نام و نسانی تک نہیں ہے جو کہ یہ ہونا چاہیے
بالکل بالکل اج کل کیا کر رہے ہیں ہم لوگ ہم لوگ بے تحاشہ پیٹ کاٹنا ہے جس کو انگریزی میں سفارش کہتے ہیں ہم
جی جی اپ نے صحیح فرمایا
اس کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے کہ جو ہماری جو یہ زمین ہے ہماری جو ہمارا جو یہاں پہ کیا ہو گیا ہے اس کا جو تماسن تھا جیسے کہ میں اپ کو اس کی ایک مثال بتاتا چلوں کہ جیسے جب گرمی ہوتی ہے تو بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو بہت زیادہ بارش ہوتی
جی جی صحیح فرمایا اپ نے
کسی بھی چیز سے وہ کم از کم نہیں رہتی ہاں جی بالکل تو اور بھی میں اپ کو اور بھی میں اپ کو بتاتا چلوں کہ اج کل اپ اس کو کیوں ہوتا ہے اج کل اپ ترکیوں میں سنا ہوگا کہ کسی کو بالوں نے کھایا کسی کو شیر نے کھایا اسی کے کسی گاؤں میں شیر ہے کسی گاؤں میں اسی گاؤں میں کوئی اور جانور ہے تو اس کی اس کا کیا وجہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے ہم نے ان کے گھر تباہ کیا ہے تو ان کے ان کے گھر ہم نے دعوی کیا ہے تو ان کے پاس کوئی جگہ ہی بچے رہنے کے لیے یہ مشہور ہوتی ہے کہ ابادی بالکل یہ مشہور ہوتے ہیں بالکل بالکل صحیح فرمایا
جی جی
جی بالکل تو ہمیں کیا چاہیے ہمیں اپنے گھر میں اپنے آج کل آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا ہے جو گھر میں چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو جنگلات کے فوائی بولے ان کو بول کہ جنگلات ہمارے یہ بت ضروری ہے کیونکہ ایک کیونکہ جو بچے کو ایک پیدائشی ذہن سے ذہن سے ذہن میں جو جائے گا جو بات جائے گی وہ اس کو ہمیشہ یاد رہے گی اور اس کا وہ
جی جی جی اپنے بچوں کو ہمیشہ صحیح تعلیم دینا چاہیے جنگلات کے بارے میں بتانا چاہیے اچھی اچھی باتیں دین کے بارے میں بتانا چاہیے اچھی ا ا باتیں بتائیے تو وہ بڑے میں ان کے مائنڈ میں سیٹ رہے گا وہ بڑے میں بھی ہو سم ویسے ہی کریں گے جیسے اپن تعلیم دیں گے ان کو
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے بہت اچھی بات بولی آپ نے کیونکہ بچوں کا جو ذہن ہوتا ہے جو میں ڈالیں گے وہ اس میں گھس جاتا ہے اس میں نگیٹو چیزیں ڈالیں گے نگیٹو
جی جی آج کل کے بچے جی جی جی آج کل کے بچوں کو دیکھو کاٹ کارٹون لگا کے دے دو موبائل دے دو موبائل میں کارٹون دیکھتے ہیں یہ سب نہیں کرنا چاہیے ان کو کتاب پکڑانا چاہیے لیکن آج تک آج کے آج کے اس بات وورن میں یہ سب الٹا ہو گیا دین کی کمی ہو گئی ہے اور کوئی چیز کی بات وورن کے بارے میں جانکاری بھی نہیں ہے بچوں کو
بالکل بالکل تو اور کیا ہے کہ آج کل جو جنگلات کے اگر ہم فوائد جو میں نے آپ کو بہت سارے بولے اگر میں ایک ایسا فائدہ آ کو جنگلات کا بولوں جس کی کوئی قیمت نہیں ہے جیسے کہ ہم جیسے کہ ایک باری دل لے کے جیسے کہ ہم ایک بار دل لے کے جاتے ہیں جنگلات میں تو منگ کیمپنگ کر کے ٹریکنگ کر کے دل کو بہت سکون ملتا ہے
جی جی جی بہت اچھا آپ نے بولا آج
اس چیز کی کوئی قیمت نہیں ہے تو بالکل آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا امید ہے آپ سے پھر کبھی کسی اور موضوع پہ بات
جنگات کے بارے میں سن کے ماشاء اللہ بہت اچھا اچھا لگا آپ نے بہت اچھا بولا جنگلات کے بارے میں جو مائنڈ میں سیٹ رہیں گی آپ کی باتیں اور ہمیشہ ایسا ہی کرنا چاہیے آپ آ اچھا سکھائیے لووں کو بتائیے آگے باتیں بڑھے ماشاء اللہ آگے بڑھے یہی ساری لوگوں کے دماغ میں مائنڈ میں یہ ساری جنگلات کی باتیں سیٹ رہے یہی ہونا چاہیے ہر ایک ویکتی کو یہی سوچنا چاہیے
بالکل بالکل اللہ حافظ اللہ حافظ
اللہ حافظ